ہیلو السلام علیکم
ہلو ہاں وعلیکم السلام کوثر جی
اور بتائیے سب خیریت
سب خیریت ہے اپنا بتائیے
ادھر بھی سب ٹھیک ہے وہ بوں کادا روخ پر گر گیا ہے ابھی
جی بیا کیسا اس کا حال ہے خیت ہے کہ اللہ کا پیارا ہو گیا
ابھی تو خیبت صحی ہے
وہو کڑ جت ہیں
ہاں
دیکھیے دیکھیے اس کو دیکھیے دوا ووا کروائیے
دیکھتے ہیں نا تو بند نہیں کرواتے ادھر
نہ ہی ناچ بندی کیا کہم
اور بتائیے
دیکھیے بچہ بچہ جو روخ پر سے گرا ہے نا وہ دیکھیے مطلب بچہ ہے کہ اللہ کے پیارے ہو گیا
دیکھ رہے ہیں ابھی تو کچھ ٹھیک ہے مطلب ب ہو سی حالت میں لے رہے ہیں ہاسپٹل
اور سب بتائیے کھیتی باڑی کا کیا حال چال ہے
سب چل رہا ہے اللہ کا کرم ہے
بون بکی چل ہے ا دھنیہداد بڑھیا بات تھا اھا چل رہا ہے نا
جی
اچھا چ ہو جتے ہے
موسم کیسا ہے رہا ہے
شل کرانیا
جی
سب مہربانی ہے النا کا خودا کا قدرت ہے خودا کا کرشما ہا
جی جی
ہوں اور بتائیے کون سا بھی
ہاں اور سب چل رہا ہے
سوچ رہے تھے نا کہ اس بار اسلامی پریٹن پر گھومنے جانے کے لیے
جی جی کہاں جانے کا تمنا
اجمیر شریف جانے کے لیے کھوج رہے تھے
اجمیر شریف طرح
ہاںاںاں
وہاں کا تو بہت مطلب روحانہ دش
وہاں مطلب دیکھنے لائق مری سے ہے
ہاں ہاں ہاں
وہاں پہ م جانے کے بعد جو ہے نا
ہاں ہاں
دری مطلب نتر ایک دم سفل ہو جائے گا
خی جی
دیکھنے لائق ہے وہاں پہ نظارہ وہ سوچ رہے تھے نا کہ کیا بولتے ہیں ہاں حیدرآباد ہی حیدرآباد حیدرآبادی بریانی بہت فیمس ہے سمجھے ہمارے بسی بریانی بھی ہے نا اس کا بھی سواد لیتے ایک بار سامنے مخاطب ہوتے ہیں ٹھیک نا فیس ٹو فیس ملتے ہیں اس کے بعد جہاں بھی اسلامک پریٹن پر جانا ہوگا اس کے بارے میں ہم لوگ سپ فکر کریں گے
جی
اس کے بعد آگے کا پروگرام بنائیں گے
گ تو جلل جی کہ چلے کہیں گھومنے
ہوں
جنگل اگل کبھی نظارہ کہیں لیتے ہیں ادھرے لوکل میں
وہی تو ہم بھی سوچ رہے تھے
اس کے بعد پھر کہیں جانے کا سوچیں گے
ہاں صحی سوچے ہیں اس اگل بگل میں جنگل کا بھی نظارہ جو ہے نا
ہاں
بہت ہی ایک دم خوش نما ہوتا ہے
جی جی
ہوں جنگل کا درشیہ بہت ہی خوشنما ایک دم دیکھنے لائق ہوتا ہے اللہ کا قدرت ہے نا ہ اللہگا مر بانی ہے کہ ہم لو کا مطلب دری سے دیکھنے کا اوثر ملے گا ہوں ہوں اور بتائیے کوسر جی
بس چل رہا ہے
کام دھندا کا کچھ بتائیے
دھان کی فصل اس بیر اچھی نہیں ہے اتنا زیادہ لیکن پھر بھی مطلب کب ل کے کرم سے چل رہا
ال خدا کا قدرت ہے اللہ کا مہربانی ہے اور کیا ہے
گللدی
ہاں کرس جی
بول رہی تھی گھر میں سب اچھا ہے نا امی ابو
سب سپ خرییات ہیں ہممی ابو چھوٹا بھائی
جی جی
ہوں
سنے تھا کہ بکری پالن کا بزنس کرنات ہی اسٹارٹ کیے تھے کیا حال ہے اس کا
ہاں بکری پالن کا بجنس تو اسٹارٹ کیے تھے
جی
لیکن مطلب ویپارے کایے اس کو وپار ہی اسٹارٹ کیے تھے تھوڑا بیچ اس میں مانی کا پرابلم ہو گیا
ہاں
اس نے تھوڑا سا روک دیے ہیں ابھی
ج ج
ہوں وہی بات ہے لن پھر سے وہ بجنس چالو کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں ک س لیے
جی جی
ہاں
وہی بات ہے تھوڑا پیسہ کا معاملہ آ گیا تھا تھوڑا کمی اور مسلہ ہو گیا تھا
ا
ہم بھی سوچے ہیں بکری پالن کے لیے اب دے کیا ہوتا ہے
اچھا کسر جی
جی
بولے تھے کہ مچھلی پالن کیسا رہے گا
بہت اچھا بجنس ہے
مچھلی پالن سوچ رہے تھے نا کہ کیایا جائے
تو اچھا بہت اچھا جنس
اس میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنا ہے
نہیں اور جتنا لمبا رہے گا نا اس کا اھی تالاب کا مطلب پانی کا استر جیسے اور مچھلی کھانے کے لیے گاس چارا کا جتنے زیادہ اچھا رہگا اتنے جلدی خاص کرتے لمسم
ہوں ہوں
مطلب آپ کو پینتالیس دنوں میں لم سم بہت بڑی بڑی مچھلی ہو جاتا ہے چھوٹا رہے گا تو کم سے کم دو کلو تین کلو کا آرام سے مطلب بہت جلدی وکست کرتا ہے لیکن اس میں تھوڑا گا ہونا چاہیے
ہوں ہاں اور تالاب جتنا تالاب میں مطلب مچھلی کا کھانے پینے کے لیے بھی چاہیے نا مچھلی کا چارہ نہیں ملے گا تو کیسے وہ لوگ وکاس کرے گا آگے بڑھے گا
ہاں جی ج
جی وہہی بار تھایں
اور ابا جان کیے
ٹھیک ہے بیچ میں ج ہے نا باز کا تھوڑا کبی خھراپ ہو جاتہ
سنے تھے کہ گاؤں میں رہحیم چاچا کا انتقال ہو گیا ہے کیا صحیح بات ہے
صحی بات ہے رحیم چچا کا انتقال ہو گیا ہے
پڑا ان کو کیا کیجیے گا ان کا عمر بھی تھوڑا ڈھل گیا تھا نا اور زیادہ بیمار رہنے لگے تھے
گئی
اس کا عمر جو ہے عمر کے حساب سے
ہاں ہاں
اور عمر ڈھلنے کے حساب سے آدمی کا ہر چیز کم ہو جاتا ہے نا کھانا پینا صحتک م کے برابر ہو جاتا ہے
ہ تو کل کر گئے ہے وہ
وہ
ہوں اور سر جی
جی بولیے
سنے تھے کہ آپ کا گاؤں میں سلیم میاں کا انتقال ہو گیا ہے
ہاں صحیح جانکاری ہے کیا آ کی جگہر عمر ڈھلنے کے بع یہی سب پرابلم ہےا انسان کا
ہاں وہی سلح میں آیا تھا ہم کو
ان کا گھر پریوار کے رو رو کے برا حال ہے بالکل
ہوں یے گ گھر کا استمبھ تھ ہے نا
ج
چلے جانے کے بعد بہو سڑا امیدیں ختم ہو گئی ہوگئی
ا
ہوں اچھا اس بار محرم میں آپ لوگ کا تعجزیہ کا کیا حال چل رہا ہے
محرم بہت اچھا بنا تھا سبھی لوگ مل جل کر مطلب سوئیاں مٹھائی وغیرہ خب بانٹے ہم لوگ اچھے سے منائے
کاریگر منگوائے تھے
نہیں نہیں نہیں پچھ جیسے بغل کا ہی لڑکا لوگ جو ہےچب سیکھ گیا ہے بنانے
اچھا
بہت ہی اچھا بات ہے مورم تو پورا مطلب دیکنے کے بع